تو
ہیلو
ہیلو
ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو
جی اواز ا رہی ہے
جی جی بالکل ارہی ہے
اواز نہیں اری اپ کو اچھا ارہی ہے نیٹورک ایشو ہو رہا ہے نا ہاں وہ نیٹورک ایشو ہو رہا ہے اس وجہ سے دے دو جلدی دقت ہو رہی
کس میں یہ ایپ میں ایشو جی
ہاں ایپ میں ہی ہو رہا ہے یہ ہر جگہ ایپ میں ہی ہو رہا ہے جو وہ
پریشانیاں آج
نہیں آ ج نہیں کافی ٹائم تو چل رہی ہے ک برسات کا موسم ہے یہ جی اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی بالکل آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں جی تو آج بھی اس میں بات کریں
جی نماز پہ بات کرے
دیکھو نماز کی جو ایک زمیداری ہے وہ یہ سمجھ ہو کہ ہمارا فرض ہے مگر اس کو کوئی فر فرض نہیں سمجھتے تھا
بالکل
کیونکہ ہر کام انسان کر لیتا ہے سیوا نماز کی اور نماز اللہ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑو
بالکل
ہاں دیکھو نماز کے طریقے اتنے ہیں اتنے فائدے ہیں نماز پڑھیں ہم ہمارا دین بھی درست اور دنیا بھی درست
بالکل بالکل
اور نماز میں اتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ ہم ویسے نہیں پڑھ سکتے
ہوں ہ
اور نماز میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ سوچ لوگ ک ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا یہ ہے ریزن ہو گیا ہے ہر کسی کا
بالکل بالکل
ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے ٹائم ملتا نہیں ہے کسی کو بھی چاہے وہ نماز ہو کیونکہ ہم ہر کسی کے لیے ٹائم نکال لیتے ج اپنے لیے اور ایک نماز کے لیے انسان یہ کہتا ہے کہ ارے ٹائم نکل گیا اب کیا پڑھیں میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کے چ چر میں چور رہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے ویسے
بالکل امین
ہاں اللہ سب کو ہدایت دے
بالکل میں بھی آپ کو نماز کے متعلق کچھ اپنی رائے یا جو میں شیئر کرنا چاہوں گا تو نماز نا آپ کو بھی پتا ہوگا اسلام کا دوسرا رکن ہے
بالکل بے شک
بالکل
ہ
یہ دن میں پانچ دفعہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے ملنے کا وقت ہے تو آپ خود ہی سوچو کہ پانچ وقت اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں اللہ تعالی ایک اتنی
عظیم ذات ہے اتنی پاک ذات ہے وہ ہم جیسے کنہگاروں کو پانچ وقت پر بھی بلاتے ہیں دن میں کہ میرے پاس آ جاؤ مجھ سے مانگو گناہوں سے
مجھ سے مانگو میں تو ہاں جی بالکل میری مجھ سے مانگو میں دوں گا وہ بھی کیوں ہاں پھر بھی نہیں جاتے اتنے
آج کل کے لوگ بالکل بالکل تو ہم نا ہم ایسے بولیں گے ہم لوگ اسے مانگیں جی جی بولیے
کر رہی ہوں ہم بھی اتنے ناکارا ہو چکے ہیں کہ دین کی دین میں کو چلنے کو تیار نہیں ہے سب کے لیے ٹائم ہے سوائے ایک اپنی آخرت سدھارنے کے لیے ٹائم نہیں ہے
بالکل آخرت بھی نہیں دنیا بھی کیونکہ دنیا میں اگر ہمیں کچھ چاہیے تو تو وہ بھی اللہ تعالی ہی دیں گے اگر دینا ہمیں وہ ہماری قسمت میں نہیں بھی ہوگی وہ کہتے ہیں نا دعاؤں سے تقدیر بھی بدلتی ہے
بے شک بالکل بدل
ہم ہم نا بالکل ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم ہم نے بتایا ہم لوگ اسے مانگیں گے ہم لوگ اس سے بیک مانگیں گے لیکن اللہ تعالی سے نہیں مانگیں گے ہم
کیونکہ وہ شال کو تالا دے دیتے جس سے ہم مانتے ہیں کہ ادھار دے دو اور وہ ادھار اس طریقے سے وہ ایسے جتاتا ہے کہ میں نے پتا نہیں کیا یہاں نکال کے دے دیا
بالکل بالکل بالکل
اور پھر وہ مانگتا بھی ایسے ہے
ہوں ہوں ہوں
چاہے ہو نہ ہو اسے اپنا رقم چاہیے چاہے کچھ بھی ہے
بالکل بالکل
دیکھو اللہ نے کہا ہے میرے سے مانگو میرے پاس آؤ تم مانگ کے تو دیکھو میں دوں گا تمہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے ہم پہ مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا
بالکل ب آتے بہت سارے لوگوں کو یا مطلب آپ کو بھی مجھے بھی ایسا کبھی ہوتا تو کہہ ہم اللہ تعالی سے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں میں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالی سے کوئی نہ کوئی چیز مانگی ہوگی تو لیکن وہ چیز ملی نہیں ہوگی تو ایک بار ایسا ہی کیا ہوا کہ میں میرے سات ہوا میں اپنا پرسنل بتا رہا ہوں آپ کو تو میں نے بھی اللہ تعالی سے کبھی کچھ کوئی چیز مانگی تو لیکن وہ چیز مجھے اللہ تعالی نے مطلب اس ٹائم پہ نہیں دے تو کیا ہوا کہ میں ایسی اب پتا نہیں ان یوز کر رہا تھا یا یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو اچانک میرے سامنے آ گئی تو اس میں نا وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر ہم کسی انسان سے پانی مانگتے ہیں گھر میں تو اگر ہم اس کو بولیں گے پانی دے دو تو ا پتا نہیں وہ انسان یا تو دے گا تو یاد تو نہیں دے گا بولے گا اٹھو جا کے خود لے آؤ بالکل تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالی سے اب اگر ہم اسی انسان کو ویسے بولیں گے گڑ گڑا کر بولیں گے کہ مجھے چاہیے پانی مجھے ضرورت ہے اگر مجھے پانی نہیں ملے گی اگر ہم اس کو روتے ہوئے بولیں گے اگر دو آسو بہائے گے تو گھر میں اگر کوئی بھی انسان ہوگا چاہے ہماری اس سے بات بھی بات بھی نہ کرتے ہو ہم اس کے ساتھ جھگڑا ہو ہمارا تو وہ بھی دے گا تو انہوں نے بتایا کہ اسی اسی طریقے سے اللہ تعالی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں دے عطا کرے اللہ تعالی کے سامنے دو آنسو بہا دو تو وہ ضرور دیں گے
اسیا کیونکہ اللہ تعالی ا یہ بھی فرمایا ہے کہ تم آج اتنی بھی ہمیں مہلت دیا کہ تم آنسونا آ نکل رہے ہو تو تھوڑا سا رونے کا منہ ہی بنا لو
بالکل بالکل بالکل کیا بات کی آپ نے
ہاں یہ ہے لکھا ہوا حدیث میں کہ جیسے ہم کچھ مانگ رہے ہیں ہم ہمیں اتنی ضرورت ہے اللہ نے نہیں دی ہم کیا کہیں گے اللہ اتنے دنوں سے مانگ رہے پتا نہیں اللہ ہماری کب سنے گا پتا نہیں وہ کون سا وقت تو کون سا ٹائم کے لیے اس چیز کو بچا کے رکھ رہا ہے اس میں آپ کو کیا پتا نقصان ہوتا ہو اس وجہ سے اللہ نہیں دے رہا
بالکل بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے بالکل کیا پتا وہ چیز ہمارے لیے فائدے مند نہ ہو کیونکہ جو اللہ تعالی کی ذات جان جانتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں جانتا بالکل بالکل بالکل
یہ وہ بات ہے نا کہ گیپ کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے جیسے قبر کا حال مردہ جانتا ہےسے گیپ کا حال بھی اللہ جانتا ہے
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے بہت اچھی بات بتائی آپ نے تو
جی
نماز ہے نا کیا ہے کہ سکوننگ کلب یا جس کو کلب آپ کو پتہ ہوگس کلب مینس دل دل تو جب آپ نے مطلب آپ نے بھی کبھی یہ اپنی لائف میں یہ کیا ہوگا ایکسپریئنس کیا ہوا میں نے بھی کیا ہے بہت دفعہ بہت دفعہ کیا ہر روز جب بھی انسان کا دل تنگ آ جاتا ہے کسی پریشان انی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بس ایک چیز زیادہ آتی ہیں اللہ تعالی اور انسان نماز پڑھ کے نماز دو رکعت چار رکعت پڑھ کے کوئی بھی نماز ادا کر کے تو وہ الگ ہی سکون ملتا ہیں اور خود بخود وہ راست
سکون مل تا ہے اور ب جو رونا آتا ہے نا اللہ کے سامنے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک اپنی ماں کے سامنے رو رہے ہیں اور ہماری وہ جد پوری ہوگی
بالکل بالکل کیا بات کی آپ نے اور یہ بھی آپ نے سنائی ہوگا کہ آپ کو پتا ہی ہے ہماری ماںیں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے تو اللہ تعالی کی محبت ستر ماؤں سے زیادہ ہے
بے شک بے شک بالکل
بال
ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا اللہ مگر ہم اللہ ہمیں ہدایت دے بس یہی دعا مانگو اللہ سب کو ہر مسلم کو ہدایت دے کہ وہ دین کے رستے پہ چلے اور دیندار بنے اس کا پکا سچا دین ہو
امین امین
بس مجھے تو یہی ہے اللہ پے جو اللہ ہمیں اولاد دے جو نسل بھی چلے یا اللہ نے ہدایت دیں نیک رستے پر چلنے کی
بالکل بالکل ان کو خوشحال رکھے جن کو صحت دے
صحت تندرستی دے عمر میں برکت دے ماں باپ کے بھی ہمارے بھی ہم ہر ایک اولاد کے
بالکل امین
ٹھیک ہے آپ سے کر کے مجھے بہت سکون ملا اللہ کی بات کا ذکر کر کے پھر کریں گے انشاء اللہ
انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ حافظ بالکل بالکل اللہ حافظ